ہیلو ہلو
اب آج آ رہی ہے
جیار
اچھا اچھا اور بولیے اللام و علیکم وعلیکم السلام ہاں کھرییت ہیں وہاں پہ سب کہرییت
ہاں جی سب کہ رہےتے ہیں
اچھا اور اور کھانا پکا لیا
ہاں بس بسم اللہ کی تیاری ہو رہی ہے دیکھو کیا لذیذ بنائے
اور اور فرمائیے
آاں فرمائیے
بس ہم نے بھی پکانا شروع کر دیا ہے کڑی بنائی ہے ہم نے تو
صحیح ہے اور مزاج بتائیے موسم کے کیسے مزاج ہیں
موسم مزاج بڑھیا ہے ٹھنڈا موسم سمے ہے
ہاں ماشاء اللہ یہاں تم مزاج گرم میں
ہاں آ تو کللی موسم ٹھنڈا تھا بارش ہو گئی تھی آج بھی موسم ٹھنڈا ہی ہے
کیا خو ماشاء اللہ
س کرے
ہاں شکرہ اللہ کا اللہ کی رحمت ہے اں تو موسم کو بہت گرم م ساس ہے ابھی ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی سربت پیا ہے
اچھا اور فرمائیے اور سب ٹھیک ہے امی ابو سب ٹھیک ہے
ہاں سب بڑھیا ہے بس موم سم کو لے کے ہی دیکھ رہے تھے کہ بہترین موسم ہو ج جائے ہم بھی اپنے والد کے یہاں پہ آئیں تو تھوڑا گھومنا ہو جائے
اللہ سے دعا بناؤ موسم اچھا ہو جائے گا
ہاں مکمل ہو جائے ہماری بھی دعا کیا ہنستے ہو آپ ماشاء اللہ ہاں
تم بھی آج کر ہی کاؤ گا
ہپ بنا
اور سب بچے وغیرہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب کریت سے ہیں
اچھا اور فرمائیے
بڑا اچھا لگتا ہے سبح اللہ آپ سے بات کر کے
ہم کو بھی اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے ہاں دل خوش ہو گیا ہ ویسے سے تو کبھی باتیں ہوتی نہیں تھی
ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل
اور
اور بتائیے
کبھی آنا گھر پہ
ہاں جی بالکل پرسف لائیں گے
ہاں تصوف رکھنا کبھی
ابھی تو کیا کہتے ہیں ہم اپنے والد کے یہاں پہ ہیں والد صاحب اب بھی ہمیں تعمل دیتے رہتے ہیں اب ان کی تعمل ہم سنتے ہیں پھر اپنے بچوں کو ہم وہی تعمل دیتے ہیں
ہاں سی بات ہے
اپ والد صاحب کے لیے تو ہم بچے ہی ہیں ہوں ہاں جی جو وہ ہمیں تعمل دیتے ہیں پھر وہی ہم اپنے بچوں کو تعمل دیتے ہیں بس
کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے واپس کر دیتے ہیں
اللہ کا شکر ہے
ہاں ہاں
ہاں آپ بڑا ہی اچھا ہنستے ہیں میک دلا کافی
تم بھی خوب اچھی باتیں کرتی ہو اچھی ہو
کبھی ملیں گے اور بتائیے آپ کے یہاں کچھ نیو کچھ نیا عید کیسی بنی تھی عید کے بارے میں کچھ بتائیے اور کوئی ڈس ہو
یہ تو بہت اچھا اچ منی ابھی ہمارے کیا کہتے ہیں پڑوس میں نکا ہوا ہے بہت اچھا مطلب سبحان اللہ کیا جوڑی بنی ہے
اچھا گئے تھے آپ
نہیں ہم گئے نہیں بس دلہن آئیے تھوڑا دوری پہ تھا
اچھا اچھا اچھا چلو اور پھر شادی کے بعد تھوڑا شادی کے بعد تھوڑا الگ ہو جاتا ہے اچھی بات ہے
ہ مک مکمل ہو گیا
اور پالوشن کتنا ہے وہاں پہ پالوشن بھی ہوئے گا پالوشن تو کم ہوئے گا وہاں پر
پولوشن تو آپ ادھر کی سائڈ پھر بھی کم ہے ادھر کی طرف پالوشن کم ہے آپ کیا کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں ابھی ہم اپنے والد صاحب کے یہاں پہ ہے نا یو پی میں ابھی کیا کہتے ہیں ادھر پھر بھی کم ہے آپ آپ نہ آگے جائیں گے نا اتنا ہی کیا کہتے ہیں پالوشن ہے
دلی میں تو بہت ہی پالوش پشن ہوتا ہے یہاں تو اتنا پالوشن ہوتا ہے
ا دیکھیے بڑا ہو یا چھوٹا ہو بچے ہو ہے سبھی کو کیا کہتے ہیں ہاں سب کوئی نفا نقصان تو بہت نہیں پڑتا
ہاں بیمار پڑ جاتے ہیں ب جی بڑے بوڑھے بھی بیمار پڑ جاتے ہیں جویاہ بیچ کے
اپ بچے ہیں تھوڑا سا گ تھڑی سی چھٹی پڑتی تو مشروف ہو رہاتے ہیں کھیل م میں
ہ ہ پہلے تو بچے مٹی میں کھیلتے تھے زندگی میں کھیلتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا اب تو جذرا سی مٹی میں کھیلتے ہیں کھانسی ہو گئی جکام ہو گیا رے پالوشن ہو گیا اس کو پولوشن ہو گیا انفیکشن ہو گیا
مٹی میں بھی پالش
ہ ہاں ہاں پانی میں بھی پالوشن ہے یہ فیکٹریوں کو پانی
خدا رحم کرے اور ادھر کی سائڈ کارخانے ہیں اتنی فیکٹریز لڈینس ہیں آج کل کیا کہ انسان ہی انسان کے لیے
ہوں اور جنگل اور کاٹے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اور پالوشن بڑھ رہا ہے
جی اور آپ باہر جا کے دیکھیے ادھر تو ابھی ہے تھوڑا پیڑ پودے تھوڑا کھیت ہیں تھوڑے باغیچے ہیں اور آپ باہر جا کے دیک یہ تو بلڈگ ہی بلڈگ، فلیٹس ہی فلیٹس ہیں سب کٹ کے سب سب میں کچھ چ نہ کچھ بنا دیا گیا کارخانے بنا دیے گئے
ہاں ہاں صحی کہہ رہے ہیں سحی فرمایا
ہاں جی
ہوں
آ بسم اللہ کی تیاری ہو رہی ہوگی آپ کی بھی
ہاں بسم اللہ بنانے کی تیاری چل رہی ہے بس بنا تو دیا ہے بس بننے والا ہے
اچھا اچھا اچھا کیا لذیذ بنا لے اتڑ ہے کڑھی کڑھی تو مش ان شاء اللہ میری بھی من پسند بہت بالکل تشریف لائیں گے ہوں میری بھاابھی جان اپنے مائ کے گئی ہیں اپنے والد کے یہاں میں اپ یہاں آئی ہوں نے والد کے یہاں
اچھا خوب بہت خوب
جی بہت کیا کہتا ہے چھٹیوں میں ہی ملتا ہے تھوڑا سا کہتا ہے اس طرح پالوشن سے بھی بچ جائیں گے پولوشن دن پہ دن پڑتا جا رہا ہے
آپ دیکھیے آپ ایک گھر میں اگر کیا کہتے ہیں چار میم بارہ تو چاروں کے پاس کار ہے
ہاں سح کہا سی کہا
جی اور کیا کہتے ہیں فیکٹری سے نکلتے ہیں کچھ ہے آپ کیا کہتے ہیں ہر جگہ ہر چیز میں جد
ایک جنا ایک گاڑی لے کے چلتا ہے پدوشن تو اپنے آپ ہی ہوئے گا ہاں اس پہ بھی بریک لگنی چاہیے
جی جی جی ابھی کرتے تو ہیں آپ کیا کہتے ہیں تھوڑے دن مطلب اورڈ ای وون کا بھی چلایا تھا پولوشن کی وجہ سے دلی میں تو اتنا دیوالی کے بد تک
ہاں ہاں دیوالی پہ تو یہ سمجھو یہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں دلی سے تو کہتے ہیں دللی چھوڑ کے جاؤ دللی چھوڑ کے جاؤ اور جو باہر کے انسان ہے وہ دلی مت توؤ
صحی فرما رہے ہیں
ہاں بہت ہو جاتا ہے دیوالی کے ٹائم پہ تو بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے اس سے تو ہمارے تیوہار صحیح ہے عید
جی جی
اور فرمائی گ
بس اور فرمائیے
آپ تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہنستے ہو نظر نہ لگے
نہیں نہیں م ج لگے گی تم بھی بہت اچھی باتیں کرتی ہو بہت اچھا بولتی ہو
شکریہ
ہ اور آپ کے امی ابو سب ٹھیک ہے
ہ سب صحیح ہے اباز والد صاحب ہمارے ابھی بھی کیا کہتے ہیں اتنے بڑے ہو گئے ہم ابھی بھی ہمیں عنایت دیتے رہتے ہیں ابھی بھی تعمل دیتے
ان کا حق ہے کہنے سمجھانے کا بڑے ہیں بڑے ہیں ہاں بولتے ہیں کچھ اچھے کے لیے ہی بولتے ہیں
جی
اور
وہی وہی ہم پلٹ کے اپنے بچوں کا تعمل دے دیتے ہیں
ہاں ا بچے بھی کچھ سیکھیں گے ہی
جی جی اپر یہاں پہ جب سے آئ نا وال ل کی آاں پر بہت موج مستی اور مصروف رہتے ہیں
ہاں نان تو ویسے بھی آزاد ہواتے ہیں بچے کوئی کہنے والا نہیں ہوتا کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوتا ممی ڈانٹیں گی تو نانی جانا ہے بچانے کے لیے
ج چلیے آپ میں کیا کہتے ہیں بشم اللہ کی تیاری کر لوں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اوکے خدا راکیش
ہاں
کل کٹنی ہو رہی ا